صحیح ہے بہت اچھا ہے میری پندرہ ہو جائیں گی اب پندرہ سے زیادہ نہیں کروں گی میں آپ ابھی لاسٹ ہے میری پندرہ ہو جائیں گی
اچھا
ہمم ایک بار ادھر آپ کاؤنٹ کر لینا میں میں ادھر کر کرلونگی
ساتھ کل کری تھی
ہاں ساتھ میں ہی تھی اور تیسری اب ہے ارے ہاں دسی تو ہوئی چوتھی ہے تیسری ہے
اوکے
ہمم ہاں تو میں دیکھ لوں گی ایک بار ہے ابھی میرا اب تو اس نے نیٹ نہیں نیٹ تھوڑا سا ابھی گڑبڑ ہے کیونکی دو دو موبائل چلتے ہیں ایک ہی نیٹ سے تو وہ جلدی ختم ہو جاتا ہے
اچاں
تو میں اب کل دیکھوں گی صبح کو اس میں کیا ہے ہمم اس کا لون کا
اچھا
ہمم
کال تو چیک کر لینا کتنی کال ہوگی تو
ہاں وہ میں چیک کر لوں گی ابھی دسی ہی کریں گے بس یے ابھی اور اگر ہو سکا تو میں میم سے ایک بار بات کر لوں گی کہ اگر وہ کہیں گی تو میں کر لو میں یے بولوں گی کی ان کے تو ہو چکی ہیں کیونکہ آپ تو ریسیور بھی بن گئے کالر تو آپ کے تیس ہو ہی گئی پھر بھی کال پے کال ہو ہی جا رہی ہے
تو ایک بار بات کر لینا ان سے تب کرنا مجھے کال بات کر کے
ہاں ہاں میں کر
ساری ہاں بات کر کے بتانا
اس سے پہلے والا جو ٹاسک تھا وہ بہت اچھا تھا ایزی تھا وہ یے والا تھوڑا ٹپیکل ہے مطلب مجھے جب صبح میں جلدی اٹھ جاتی ہوں تو پہلے میں اپنا یے نپٹا لیتی ہوں ٹائم لگتا ہے ویسے کرنے میں کم از کم دو گھنٹے لگتے
چھی بات
دو سے ڈھائی گھنٹے لگ جاتے ہیں ایک لیپ ٹاپ ہو نا تو بہت آسانی ہو جائے گی کام کرنے لیپ ٹاپ ہی نہیں ہے
بھائی صاحب کے گھر کے برابر میں نا ایک ہے وو کہہ رہے تھے کباڑے میں جو ہے وہ لیپ ٹاپ کا کام کرتے تو وہاں سے دیکھ لینا کوئی مل جائے پوچھنا بھائی صاحب سے کہہ رہے وہاں پر ایک کمرہ لے رکھا ہے تو وہ یہی کام کرتا ہے کباڑے میں لیتا ہے لیپ ٹاپ
اچھا بات کر لینا جی
بہت کم آ رہی ہے آپ کی آواز تھوڑا تیز بولو
میں کہہ رہا ہوں پانچ کر لوں گا پانچ کر کے بتا دوں گا
ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے بتا دینا مجھے
ہاں
میں تو گھر سے لے آتی تھی لیکن تب تک تو مجھے پتا ہی نہیں تھا کہ یہ کام ہے اور لیپ ٹاپ کی ضرورت ہوگی ا میں تو فون پے کر رہی تھی لیکن اب یہ دوسری والا جو پروجیکٹ ہے وہ زیادہ تر وہ گروپ میں سب لوگ لیپٹاپ پہ ہی کرتے ہیں لیپ ٹاپ یا ٹیبلیٹ میں کرتے ہیں سارے لوگ کام اور میرے پاس ہے نہیں اور ویسے تو گھر پہ ٹیبلیٹ بھی رکھا ہے اس کو سنبھلوانا پڑ تا بس
کیا خرابی ہے اس میں
یہی نہیں پتا کیا خرابی ہے پت چلتا نہیں ہے اور کیا یہ خرابی تو لیکن اس جب بھائی سعود جب بھائی وہ وہاں فارن کنٹری میں رہتے تھے وہاں پر وہاں سے لائے تھے پہلے جب شادی سے پہلے تو وہ تب کا ہے تو ہو سک تا وہ صیح بھی نہ ہو کیونکہ کافی پرانا ورژن ہو گیا ہے سب کچھ بہت پرانا ہوگا اس کا ہے نا
نہیں ایسا نہیں ہے پرانا ہو گیا تو صحیح نہیں ہوگا صحیح تو ہو جائے گا
ہوں ہ ہاں اچھا دیکھ لیں گے تو پھر اگر آپ کبھی جانا ہوا تو میں لے آؤں گی وہ ریپیئر کرا کے دیکھ لیں گے کیا دقت آ رہی ہے اس میں
اور بتاؤ گھر میں کوئی
ہاں فی الحال تو کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے سب ٹھیک ہے شانتی ہے سب اس دن یہاں پر میں نے شاید آپ کو بتایا تھا یہ جو بچے گئے تھے یہاں سرکس دیکھنے
ہوں ہوں
تو اس دن جس دن لاسٹ ڈے تھا
ہاں
اس دن بہت لڑائی ہوئی ہے آپ کے چھوٹے والے بھا بھائی اور اور وہاں کے لڑکوں میں
کیا ہوا
پی کے ہنگامہ ایسا لٹانا ہار ڈالا ٹرافی دی پھر وہ مار پیٹ بھی ہوئی یہ سب
کس میں کس میں
اب یہ تو نہیں پتا وہیں کے ہوں گے کوئی اپ اور یہ اپنے آپ کو دکھا رہے تھے ہم زیادہ کر رہے ہیں وہ اپنے آپ کو دکھا رہے ہوں گے ہم زیادہ کر رہے اسی میں ہی اور پھر یہ انہوں نے ڈرنک بھی کر رکھی تھی
اچھا
یہ بھی تھا یہ جو پڑوسی ہے ان کا بھائی چھوٹا والا جو جس کے ساتھ یہ زیادہ رہتا ہے وہ
اچھا
صحیح ہے
اور ایڈمیشن لے لیا ہے اس میں ا یہ جو ڈ بی فارما میں کس نے لے لیا ہے اور یہ حرکتیں یہ ہے ڈاکٹری لائن میں جائیں گے
وہ نی جا رہا ہے ہاسپٹل
پرسوں تو کرایا ہے یہ ایڈمیشن
کہاں کروایا
اے یہ نہیں پتا کہاں کرا ہے یہ دونوں بہن بھائی گئے تھے ایڈمیشن کرانے لیکن پتا چلا مجھے کہ وہ ایڈمیشن کرانے گئے چالیس پینتالیس ہزار روپئے جگ ہے شاید پینتالیس ہزار
اچھا کچھ نہیں کرو بات کرو نا بات
ہاں تو صحیح تو ہے وہ وہ اس کو ملال بھی ہے نا کہ اس نے برباد نہیں کرا اس میں پڑھائی پہ خرچہ نہیں ہوا تم پہ بہت زیادہ لاکھوں کروڑوں روپئے پ تم پہ خرچ ہو چکا ہے تو اب اس کو ملال بھی تھا اس بات کا ہو سکتا ہے آب یہ ملال ختم ہو جائے
تو ملال
ہو تو جانا چاہیے ہے نا کیونکہ شاید تین سال لگیں گے اس میں کرنے میں تین یا چار سال
کریں تو صحیح
ہوں
ارے کرے تو صحیح
ہاں کریں تو کچھ تو کرو
میں نہیں بولتا بچوں سے کچھ
نہ ابھی تو کچھ نہ بولنا ہے
پانچ سو روپے والی بات نہیں آئی
نہ کوئی بات نہیں ہے وہ تو میں نے اسی ٹائم امی کو دے دیے تھے
تو آپ نہیں کہہ رہاے کہ واپس کر دیے یہ کر دییے وہ کر دیے
نہ نہ نہ یہ کچھ نہیں کرای وہی تو میں مںیک بھی اچھے سے بتا دینا جب وہ ہوش میں آ جائے کہ دے دیے واپس یہ نہ ہو کہ وہ سوچے کہ لے لیے ہوں گے اور تم نے اپنے پاس لے کے رکھ لیے بتا دینا اچھے سے
چھوڑتا ہے
ہوں
بچوں کو تو نہیں چھوڑتا ہے
نہ نہ بچوں کو نہیں چڑھتا ہے بول لیتا ہیں رومائس سے تو بول لیا تھا آج رومیسا چلے گی لا چل میرے ساتھ گھومنے چل کر رہا تھا اج یہ جاتی نہیں ہے یہ خود ہی نہیں جاتی میں نے ابھی اس سے کچھ نہیں کہا لیکن خود سے ہی نہیں جاتی نہیں بھی بول دیا ہے نہ کہ پاپا منع کرتے ہیں جانا نہیں بولنا نہیں پھر بھی وہ بول لیتا ہے تو بول لیتی ہے پھر وہ کہتی ہے مما ہم نے اپنا کچن الگ کیوں کر لیا کیا چوٹو چاچو وہ ہمیں کھانا ہی نہیں کھانے دیتے میں نے کہا ہاں اس لیے کر کیا کریں
ہیلو جب رہے جب
کیا
ارے اب تو خود پیٹ بھر کے کہا رہے ہو بولو کھائے پیٹ بھر کے
ہاں اب کھائے آرام سے
ا تو کھانا ونا کو بنا رہے ہیں
شما بناتی ہے کٹی اٹٹی وہ گاس وہ اٹا کے لاتا ہے کٹی وٹی وہی کھانا ہے تو اس نے وہ کھانا گھر کا بناتی ہے
لے آتا ہے وہاں سے
ہ اب تو لے آتا ہے چری اریی د آتا ہے یا پھر کھندوا بھی دیتا ہے جے نہیں رہتا الگ کرو انہیں الگ کرو میں کروں گا میں لا کے رکھوں گا میں کھیت پہ جاؤں گا کہ میں میں کروں گا سب کچھ الگ کرو تو اب کر رہے ہے
پہو کر ہو
ہوں میں تو آدھا کلو دودھ لے لیتی ہوں دوسرا دن لیتی ہوں پیسے ترنت دے دیتی ہوں وہ کبھی یہ بھی نہ کہتی ہیں کہ لو ہٹاوآج ایسی رکھ لو
چلو ٹھیک
مت دو پیسے
نہیں تو مہنگا تھا چلی م چ
کیا
میں بھی کلاتا تھا اٹھا کے ہری گھانس
ہاں تو تم تو لاتے ہی تھے تمہارے کیا ہے تم تو ہر کام کر ہی دیتے ہو تم مانا کب کرتے ہو کسی کام کو ٹھیک ٹھیک اللہ حافظ